ملک فھائیجان
وعلیکم السلام
کیا خیریت ہے ھا ہے اور بتائیےھر کا اپنا سب ہم لوگ بھی خیریت ہے ہم لوگ کا بھی
جی جی کیا ہو رہا ہے اور صاحب
ابھی صبح صبح ہے تو ابھی سب کھانا پینا بننے کا گھر میں تیاری ہو رہا ہے آج تھوڑا وشیش آج سنڈے ہے نا تو سنڈے کو اور شکروار جمعہ کے دن تھوڑا وشیش کان پان بنتا ہے
اچھا اچھا کس طرح کا کھانا پینا
آج پلاؤ کا پروگرام ہے پلاؤ اور چکن
اچسا اھا
اور شکروار کو بریانی بنتا ہے
سب تو بہت
بہت اچھا ہے بھائی ج ہاں بریانی بن ہے اور اگل بگل کے لوگوں کو بانٹتے بھی ہیں میں نے شکروار کے دن جمعہ ہوتا ہے نا تو اس دن جا کے مسجد میں اللہ کا عبادت کرتے ہیں عبادت کرنے کے بعد پھر گھر پہ آتے ہیں بریانی بیوی بنا کے رکھتی ہے تو پھر ادھر میں نے کچھ آس پڑوس کے لوگوں کو میں نے مدد ایک طرح سے غریب لوگ ہیں تو ان لوگ کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ کا بھی جیون چلتا رہے اللہ کی مہربانی سے تب اور بتائیے آپ لوگ کچھ وشیش بوجن ہوتا بن رہا ہے کہ کیول س شکروار کو ہی بنتا ہے آپ کے گھر میں
وشیش بنتا ہے سنڈے کو
او چلیے اچھی بات ہے کھانا پینا چاہی آدمی کو
ہاں ہاں
ہوں
جی
اور ابھی تو جیسا موسم ہے نہ اتنا سہاون موسم موسم ہے کہ ابھی جو ہے نا اس کہیں آنا جانا جو ہے نا بڑا اچھا لگتا ہے
ہاں ہاں
کہیں یاترا کرنا کہیں گھومنے جانا
جی جی
ہوں تو سوچ رہے ہیں کہ اس بار جائیں گے اجمیر شریف جانا ہے وہاں ہ درگاہ میں جانا ہے وہاں کھچڑی بنتا ہے نا پورا بڑا سامان کنواں ٹائپ سے ہے اور اتنا کھچڑی بنتا ہے نہ جانے لاکھوں لوگوں کو م نے وہ کھچڑی پور جاتا ہے
ڈیلی کا وہاں کھچڑی بنتا ہے
ہاں ڈیلی کا کھچڑی بنتا ہے اور پورا سوادشٹ لگتا ہے کھچڑی
تو اس میں تو بہت سارا آدمی لگ کے بناتے ہوں گے فرج
بہت بہت بہت سار سلیم بھائی جان بہتنا بڑاد پل ہے نہیں اور بھی پورا جو کھچڑی بنانے کا جو پروسیس ہے نا وہ کم سے کم سمجھ یہ کہ پچاس فٹ چڑا اور پچاس فٹ اونچا ایک آل اسٹیل کا المنیم کا سب دھاتو کا بنا ہوا مطلب برتن ہے جو نیچے کنواں جیسا دکھتا ہے کھچڑی نک نکالنا ہے تو اس میں سیڑھی لگانا ہوگا سیڑھی سے نکالتا ہے کھچڑی لوگ پورا ایک دم س ہاں ہاں م کہ لیجے
ہاں
تو یہی سوچ رہے ہیں کہ اجمیر شریف بھی جاتے امی ابو کو بھی لے کے جاتے اپنے بیوی بال بچوں کو بھی لے کے جاتے ابھی میرا بچہ چھوٹا ہے نا اسی لیے تھوڑا سا ادھر ادھر جانے سے پرہیز کرتے ہیں ابھی دس گیارہ مہینہ کا ہے تھوڑا ایک دو سال کا ہو جائے گا نا بڑھیا کھانا کھانا کھانا کھانے لگے گا
ہاں
تو دقت نہیں ہوگی یہی سب ہےار کوے کے ہاں پورا ہاں پورا فیملی کو لے کے ہی نکلنا ہے یاتر کی کرا ہے گا اس یار کی جسے کہ ب ج طر نہیں جانا ہوگا نہیں ٹرین سے ٹرین سے تو مان لیجیے کہ جائیے گا تو تھوڑا سا ہے کہ یہاں اتریے وہاں اتریے اور ہمیں ابو بزرگ نہ ہیں بزرگ ہیں تو مان لیجے ٹرین سے اتر اترنگ اسٹیشن پر اتنا پیدل چل کے اسٹیشن سے باہر نکلے تب آپ ٹیمپو چاہے کوئی ٹیکسی ویکسی لیجیے گا تب نہ جائیے گا تو تھوڑا سا پریشانی ہوگا کا ہے کہ اولڈ ایج ہوگ اسی لیے اپنا کاریں جو ہے نا وہ کار ریزرو کر لیے ہیں اسکارپیو ہے اسکارپیو ہے اسی کو ریزرو کر کے پورا فیملی کے ممبر سب اس میں ہم لوگ آ جائیں گے ا آرام سے سیدھے وہیں درگاہ میں اجمیر شریف اتر جائیں گے کہیں رکنے اتارنے پیدل چلنے کا سمسیا ختم ہو جائے گا ہوں ایا ہی گھومنے جانے کا مطلب ہے نا سلیم جی کہ آپ ٹرین سے چاہے بس سے یہ سب سے سفر اکیلے کر سکتے ہیں فیملی کے ساتھ جو ہے دقت ہوتا ہے اکیلے تو کہیں دقت نہیں ہوتا ہے آپ کہیں چل جائیے گا کچھ بھی کوئی دقت نہیں ہے لیکن ساتھ گھومنے جا رہے ہیں تو وہ اپنا گاڑی ہونا چاہیے چاہے ریزرو کیجیے چاہے اپنا اپنا ہونا چاہیے خرید کے رکے
ہاں
تب ٹھیک رہتا ہے اب کچھ کھانے کا من کیا ہوٹل میں تو بھائی اب ٹرین رکے گی نہیں بس رکے گی نہیں
کھانا اتنا اچھا لگے گا نہیں
ہوں تو اب اپنا گاڑی ہے تو روک کے آڈر دے کے اس کو ایک گھنٹہ انتظار کر کے جو بھی آڈر دیا مان لیجیے کہ بریانی کا کا آڈر دیے تو بھائی ایک گھنٹہ سمے لگے گا وہ بنا دے گا بریانی پلاؤ بنا دے گا اپنا وہ اب اپنا کھائیے پیے اور آرام سے پھر تھوڑا ریسٹ کیجیے اور پھر نکل جائیے یاترا پر
ہاں
تو اسی لیے اپنا گاڑی سے سویدھا ہوتا ہے
جی جی
اور ادھر بھی مان لیجیے اپنا گھر ہے تو یہاں پہ بھی ہمارے گھر میں بھی مہمان آتے ہی جاتے رہتے تے ہیں مہمان نوازی ہم لوگ خوب کرتے ہیں
اچھا اچھا
آتے جاتے رہتے ہیں ابھی خالہ آئی تھی تو آئی پورا خیر مقدم کیے اور خالہ کو بھی خالہ کو بھی جانا ہے اجمیر شریف بول رہی تھی کہ ہم کو مک دینا بھی جانا ہے تو ہم ہم بولے کہ ٹھیک ہے ساتھ میں ہی چلیں گے سے تھوڑا سا ایک دوسرا وہ سعودی عرب میں ہے تو وہاں جانے کے لیے وجا پاسپورٹ چاہیے تو وجا پاسپورٹ بنانے میں بھی آپ کو کچھ سمے لگتا ہے
ہاں
سمے کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی ہیوی اماؤنٹ خرچہ ہوتا ہے
اچھا
تو ایک ایک ہاں ایک ہی بار نہ جانا ہے ایسا تھوڑی ہے کہ بار بار جانا ہے
ہاں
ایک بار ویسا جگہ پر جائیں گے پورا سب عبادت کریں گے تو من جو ہے سو ہے منے شانت شانت ہو جائے گا سب اللہ کے مہربانی انی سے اللہ کے رحم و کرم سے سب ٹھیک ہوگا
جی جی
اور ادھر بھی ہے تو ا بتائیے اپناھرار اور کیا ہو رہا تھا وہ سب خیریت سب خریت میں ہیں ابھی تو بزنیس چل ہی رہا ہے لیکن تھوڑا سا پانی کے وجہ سے برسات کے موسم سے منے تھوڑا سا بجنس میں مندی ہے
ہاں
لیکن ہاں بس ایک دو مہین مندر رہے گا اس کے بعد پھر پکڑ لے گا پھر ساون میں تھوڑا مندی رہے گا کا کہہ مرغی فارم کا بزنس ہے نا تو سان میں تو بند ہو جاتا ہے نا سان ہاں تو ساون بھر تھوڑا سا جو ہے نا ایک مہینہ مطلب ہم لوگ کا مندر رہتا ہے ایک مہینہ من ایک مہینہ کے بعد پھر سے میںن لائن اپ ہو جاتا ہے اور پھر سے من بڑھیا استتی ہو جاتا ہے
اچھا اچھا
ہوں پلس میں پھر ایگو دکان کھولے ہیں
ہاں
اھی کا موٹر سائیکل ر ریپیرنگ کا
جی
تو وہاں پہ میں نے ہم کو جانکاری ہے موٹر سائیکل ہم بناتے تھے سیکھے ہیں
تو ہے وہاں پہ اپنا ہی روم بنا دیے ہیں اپنا ہی زمین تھا تو روم بنا دیے ہیں تو ایکگو میکینک کے بیٹھا دی ہیں دکان وہاں پر ہاں آن دی روڈ ہے اور آرام سے جو بھی کماتا ہے اس کو دن بھر کا پانچ سو روپیہ کے حساب سے دے دیتے ہیں اور باقی جتنا پیسہ ہوتا ہے
جو بھی بچت ہوا مطلب
ہاں وہ میرا ہوا اب مان لیجیے آٹھ سو کمایا تو پانچ سو تو اس کو دینا ہی ہے تنے سو میرا ہوا لیکن اب ابھی نیا نیا کھولے ہیں تو دھیرے دھیرے جم رہا ہے دکان دکان جم رہا ہے وہ جم جائے گا تو نے بڑھیا رہے گا چل چل گمیا ہے تو یہی سب چل رہا ہے سلیم بھائی جان اب
جی
کیا کیجیے گا آپ آپ کوئی بجنس اجنس میں نے کھڑا کیے کہ ابھی تک سوچ ہی رہے ہیں کچھ اپنا
جیسے روڈ روڈ پہ ہی مطلب لیے ہیں ایک دو جگہ ہے مطلب زمین لی ہیں تو اسی میں سوتے رہ کے یہاں پر کم سے کم ایک دو روم بنا کے ج سے آن لائن سینٹر یہ سب کھولنے کی سوچ ہے آپ کو
ہاں ہاں بہت بڑھیا ہے بہت بڑھیا ہم تو کہیں گے نا کہ یہ بینک سے جو کوڈ ملتا ہے نا
جی
ہاں کوٹ وہ جیسے کہ آپ پیسہ
کوڈ جیسے سی ایس پی بھی ہوتا ہے پلس وہی بینک کا کوڈ بھی ملتا ہے
ہاں تو اگر کوڈ مل جاتا ہے تو سمجھیے کہ اس سے آپ کو میں نے بڑھیا آمدنی ہو جائے گا
بات تو ہوا ہے اخروج جی دیکھیے اس میں لمسم وہی سب
رہا تھا ہاں تو میں نے کسی بھی ہاں کوڈ مل جاتا ہے تو سمجھیے کہ کمانے کا ذریعہ ایگ ہو جائے گا آدمی گھر پہ بھی ہے تو میں نے کما لے گا وہ اپنا جگاڑ چلے گا کچھ
وہی سوچے ہیں
ہاں تو اسے کمپیوٹر وغیرہ اتنا نہیں جانتے ہیں تو یہ سب کاریہ میں یہ سب بزنس اس میں نہیں گھسے ہیں کیونکہ جو جانتا ہے وہ وہی وہی کرے گا تو اچھا بات ہے پہلے سے بھی ہاں ہاں ہاں
طرح سے ایک جگہ ادھر چلا دے تو پہلے تو کوئیھ نہیں چلا اس کے بعد ابھی فی الحال بند کر دیے ہیں مطلب اپنا ہی کھولنے کے لیے سوچ رہے ہیں پورا اس میں
ہاں ضرور ضرور اور کبھی ہم لوگ چلتے ہیں گھومنے کے لیے بھی پریٹن استھل یہاں ایک دن پلاامو قلعہ چلیں گے
جی
پلامو قلع کے چاروں ار جو ہے نا بڑا سندر سندر پورا لگا دیا ہے باؤنڈری دیکھے ایک دم تو راجا مدنی رائے کا نو اسمرتی اسھل ہے راجا مدنی رائے بنوائے تھے اس کو ہاں تو لیکن بعد میں پھر آکرمن ہوا تو م ڈک گیا ہے لیکن لیکن ابھی بھی جو ہمارا پراچین دھروہر کے روپ میں جو ہے نا بہت اچھا ہے ہاں ہاں دیکھنے لائق ہے
او تب تو بہت سفر اچھا رہے گا ایک دم
ایک دم ایک دم وہ اپنا گاڑی سے چلیں گے ہاں اپنا گاڑی سے چلیں گے گھومتے ہوئے سفر پورا کرتے ہوئے یاترا پورا کر تے ہوئے آ جائیں گے
ہاں ہاں
ہاں اور کھان پینے کا بھی وہاں بڑھ